ہلو وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ سب خیریت سے
ت کی مہربانی
اور بتائیے اور کیا چل رہا ہیں
بس کچھ نہیں میں بیٹھی ہوئی ٹھ ب ابھی نہیں والد سے باتیں کر رہی تھی وہی بتا رہے تھے کہ ہمیں مطلب پانی بھی اتنی گرمی میں پینا بہت صحت کے لیے مطلب اچھا رہتا ہے آج کل تو بچے پانی بھی نہیں پیتے ہیں وہی میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کیا جائے سوچ رہی تھی میں بچوں کو پانی پلانا دیکھو بچے تو پانی سے بھی بھاگتے ہیں دیکھو اتنا کھیلتے بھی ہیں باہر بھی جاتے ہیں تھک جاتے ہیں پھر ان کو ہوتا ہے بس وہ نا یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کھیل کے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں ہم لوگ آتے ہی ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے وہ ایسے ہی فریج کو کھولیں گے اس میں سے نکالی ٹھنڈے پانی کی بوتل اور پی لی وہ بھی ہمارے پتہ ہے ذہن کو وہ ہانیکارک دیتا ہے
یہ تو صحیح کہہ رہے ہو آپ یہ تو دیکھو میں تو پھر خود اپنے بیٹے کو پارک جاتا ہے نا گلوکون ڈی وغیرہ شیپر میں ڈال کہ ہ ایک باٹل میں پانی فل کر کے دیتی ہوں کیونکہ بچوں کو میں تو بچ بچوں کو بات بات پر یہ چیزیں بھی نہا ہمیں بولنی پڑتی ہےارے پانی پی لو نہ پانی
جی جی جی جی بھاگنا پڑتا ہے ان کے پیچھے میں تو جی جی اب میں تو پتا کیا سوچ رہی تھی آپ کو پت ہی ہے وہ آج کل نا رسنا آئے ہوا ہے نا رسنے میں بھی کتنے کتنے الگ الگ فلیورس ہوتے ہیں ان کا چ رچنے کو لے کے پانی میں ڈالا ان کو بوتل دے دی کلر والی کوئی چیز ہے چلو کلر کے بہانے تو کچھ ان کے اندر جائے گا
ہاں ہاں
باقی تو ان چیزوں سے وہ بھا تی ہیں
یہ تو ہے بھائی پت نہیں بچے بھی سچی میں بالکل نہیں سمجھتے آج کل ان کو اور موسم اتنا گندا ہو رکھا ہے دیکھو گرمی اتنی گرمی ہے اللہ کی قسم سے اور ایسے لگتا ہے کہ بھیا ان کو کچھ نہ کچھ لکوڈ وغیرہ لیتے رہنا چاہیے لوگ خود دیکو میرا تو بیٹی کی نا طبیعت تب خراب ہو گئی تھی تو میں تو حگ سب لے کے گئی انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نا چتنا ہو سک کہ ان کو لکوڈ دیجے
دیکھو خود کہئی تو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن سے مطلب کوئی بول تو نہیں میرے سے تو پیا ہی نہیں جاتا اور کئی کئی بولتے ہیں ہم نے تو پی پی کے تو ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی دیکھو گرمیوں میں تو اتنی جو شہید گرمی پڑ رہی ہے نا اس میں تو خود کو پانی بھی پورا پیو اور کھانے کھانا بھی پورا کھاؤ یہ نہ ہو بھائی ہماری پانی کی کمی پوری ہے ت ہمارے کھانے کی رہ جائے اگر کھانے کی پوری ہے تو پانی کی رہ جائے وہ بھی صحیح نہیں نا ہمیں اس کو پورا بیلنس کر کے کے رکھنا ہے ففٹی ففٹی ہمیں دونوں کو برابر رکھنا ہے اگر زیادہ پانی ہو جائے تو تب بھی ہمیں بیماری لگ جاتی ہے اگر کم ہو جاتے ہیں تب ہماری بری حالت ہو جاتی ہے اسی لیے گرمیوں میں تو پانی تو پینا پینا ضروری ہے اس لیے کبھی میں تو بچ کبھی وہ روح افزا بنا دیا یا تو کبھی رس نے بنا دی ہے کیونکہ باہر کے تو بچے کھاتے ہی نہیں ہیں پیتے بھی نہیں ہیں ان کو بولو کوئی جھس ووس وہ تو باگتے ہیں ایسے باگ تے تھے ان کو پتا نہیں آ نے کیا ہی رکھ دیا
وہ ٹھیک بھی نہیں ہے پیکٹ والے جو آ نا وہ پتا نہیں کب کب کا دیکو کر کے رکھتے ہیں میں تو تو ابھی پیچھے اسٹارٹ میں لے آئی تھی ایک جوس کا ریئل جوس آتا ہے نا اس کا ڈبا تو میرا ایسے ہی اپنا مطلب دماغ میرا ایسے ہی کام کیا میں نے کہ چلو میں نا اس کو دیکتی ہوں نیچے اس میں کیا رہتا ہے نیچے میں نے سارا جوس الگ باٹل میں فل کیا اور میں نے نا اس کو نیچے سے ریپر کاٹ کے دیکھا مطلب آپ وشواس نہیں کرو گی اس میں جیسے کیا بتاؤ آئل ہوتا ہوتا ہے نا اور جیسے کہ ہوتا ہے اس کے نیچے وہ ک رہ جاتا ہے بہت گندا گندا اس طریقے کا وہ میں نے کہا دیکھو میں نے کہا کب سے پت نہیں کب کب کی فل کر کے رکھتے ہیں نہ بک رہی تو اگلے سیزن میں دیں گے فھیکتے تو ہیں نہیں یہ لوگ
جی جی جی جی انہیں کے اندر جو اوپر اوپر والا ہوتا اس کو وہ پھینک دیتے ہیں اور اوپر والا وہ بھر لیتے ہیں دیکھو یار کیا فائد
کیاپ ہیں میں نے نہیں اپنے بچوں کو پلایا میں نے کہا میں نہیں دوں گی بھیا میں تو اس کے بعد سے یہ پیکٹ والا جوس لے کے ہی نہیں آئی میرا بیٹا مانگتا ہے میں آم کا مینگو شیک ہو گیا تو میں تو یہ بھی گھر پہ ہی بنات ہوں میں نے خود دیکھا ہے جیسے اسٹال ل رہتے ہیں مینگو شیک ہو گیا بنانا شیک یہ بھی پتا کیا اگر جو خراب مینگو ہوں گے ان کو ڈالتے اوپر جو سجا کے رکھتے وہ فریش میں رکھتے ہیں دیکھنے والے کی آنکھوں میں دھول جھونک نے کے لیے کہ خراب کیلو کو ڈالیں گے خراب آم کا بنائیں گے اور اسے کا کے ہم لگوں کو لگتا ہے چلو باہر جا رہے ہیں کچھ لکوڈ کا لو میں کری ہوں وہ بھی بیمار ہے ہمارے بچے کھ رہے ہیں وہ خراب چیزیں پیٹ میں جا رہی ہے پھر لوز موشن ہو رہے ہیں انہیں چیزوں سے تو ہو رہے ہیں تو اور کب کب کا دودھ رکھ ت پتا نہیں اس کو کیسا دودھ ہوتا ہے بالکل پانی سا وہ دودھ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچے بچوں کو پریشانی کھڑی ہو رہی ہے
جی جی وہ تو بات صحیح ہے آپ کی اسی لیے تو یہی چ جی جی یہ تو یہ تو بڑا کچھ ہو گیا ہوا ہے ایسے کچھ نہ کچھ جیسے آپ چیزیں بتا رہے ہو نا اسی لیے میں تو کیا کرتی ہوں یہ سب چیزیں تو کم ہی دیتی ہوں خود ہی گھر پہ جیسے کوئی لے آئے بنانا شیک بنا کے دے دیا بچوں کو آم کا شیک بنا کے دے دیا کبھی کچ کر لے میں تو سوچتے ہو گھر پہ بناائے گھر پہ پ ہم نے بنانا ہے ہمیں پتا ہے وہ اچھا ہے گندا ہے بچے کی صحت کے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا دیکھو اپنے ہاتھ میں ہے وہ چیز
بالکل بالکل دیکھو یہ ہونا بھی چاہی یہ گھر سے بنا کے دو صاف صفائی کا بھی خیال ہے ہمارے من کو بھی سنتشٹی مل جاتی ہے ہم نے اپنے بچے کو اپنے سامنے کھلایا گھر میں بٹھلا کے کھلایا ہے ہے نا باہر کی تو کچھ بھی چیزیں ہیں کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ سب نقصان دینے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور آج کل تو آپ پانی کا دیکھو اتنا پی ایچ لیول اس کا ڈاؤن جا رہا ہے یار پتا نہیں پانی کا کیا ہوگا یہی سمجھ نہیں آ رہا اتنی گند ہے نانی گند سارا میں کیا دیکھ بھائی کیا ہوگا پانی بھی سےیف بچ رہا ہے ایسے کب کیا ہی پیئیں گے
جی جی اسی لیے تو میں کیا کرتی ہوں پانی کو نا بوائل کر کے نا اس کو اچھے طریقے سے پھر اس کو میں ٹھنڈے ہونے کے رکھ دیتی ہوں پھر میں اس کو بٹلز میں ڈال کے نا اس کو میں فریزر میں لگا دیتی ہوں
ہاں تو یہ تو بیسٹ ہے یہ سب سے اچھا طریقہ کیا
جی جی دیکھو نا پانی میں بھی اتنے گندے گندے چیزیں آتی ہیں اب آج کیا ہوا آج پانی آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو امی کہتی بھر لو پانی میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے میں نے نیچے بالٹی رکھی آپ پانو کے میں نے ٹو ڈٹی کو آن کیا اتنا گندا پانی نکلاے اس جیسے مٹی آ رہی ہے پوری دیکو میں نے کہ اگر میں نے اس کو تھوڑی نا بند کر دی ٹوٹی کو بند کر دی اور اس کو اوپر سے میں نے ڈھکن دے دیا اور میں نے بعد میں دھا نیچے آدھی تو مٹی اتنی گہر ہوتی ہے نا وہ ساری جنگ گئی تھی اور اوپر پورا وائٹ پانی ہو گیا تھا دیکھو ہم نے یہی پانی پینا تھا ہمارے اندر پھر ہمیں بعد میں ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے کبھی ہمیں لوز موشن لگ جاتی ہیں کبھی ہمارا لیورس فیل ہو جاتا ہے دیکھو اسی سے تو ہم ہمیں بیماریاں ہو جاتی ہیں
اسی سے انفیکشن وغیرہ پھیل جاتا سب یہی تو کن ہے اور اور کسی ب دھو ہم اندر کچھ کھ ایسا تو کھا نہیں رہے یا تو ہمارا باہر کا کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ ہمیں پربلمس کروائے یا یہ ہمیں جو سب اور مین کارن تو پانی ہوتا ہے ہے نا پانی جا رہا ہے ہم گرڈ میں گل رہے گا ہمیں بلڈ انفکیکشن ہو جاتا ہمیں نارملی پیٹ سے سبندت کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں اور وہی چیزیں پھر آگے چل کے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ پھر اس کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے اور ہم ابھی سے تھوڑا سا سیف فلییر کر رکھیں تھوڑا خیال رکھے اپنے گھر پریوار کا کیا تو اس چیزوں کو پھر ہم ابھی کنٹرول کر سکتے ہیں
جی جی اس کو تو ہم اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں دیکھو بعد میں خود خود ہی پہلے اپنے اپنے کوئی باہر کی چیزیں کھا کے گندا گندا کچھ کھا کے تو بعد میں خود کو کچھ ہو جائے گا پھر بعد میں اس پہ دوا دوئی کا پیسہ بھی لگانا ہے دیکھو پیسہ بھی تو خود ہی لگا رہے ہیں خود ہی پہلے جان کے بیمار ہو رہے ہیں پھر خود ہی ہم وہ ادھر ہی پیسہ لگا رہے ہیں پھر اس کا بھی کیا فائدہ
بالکل بالکل بالکل سب سب سے بڑی بات ہے پیسہ بھی دیکھا جائے ہیلتھ تو ڈاؤن ہو رہی ہے نا دیکھو سواستھ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے ا وہ والی بات ہے آپ کا سوستھ ٹھیک ہے تو آپ بالکل کلو ہے ورنہپ کا ساستھ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ اچھا اچھا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ج ہم ہم ب بیمار ہوتے ہیں فیور ہواتا ہے تو ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا پھرا بس یہ ہوتا ہے ہم جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اللہ ہم ٹھیک ہو جائیں
جو رہتا ہے بس بچے بھی یہی پوچھ رہے تھے امی ہمیں پانی کیوں پینا ہے ہمیں ایسا کیوں نہیں کرنا ہے اتنی گرمی میں ہمیں بات کر دیکھو آپ کے لیے صحیح ہے اگر آپ لوگ زارا دن باہر رہو گے باہر کھیلو گے آپ کو دھوپ لگے گی دوپ سے لو لگ جائے گی پھر آپ اندر آؤ گے پھر ٹھنڈے پانی پیؤ گے تو تم تو بیمار ہو جاؤ گے نا وہی میں ان کو بتا رہی تھی پانی کے لیے پھر وہ بولتے ہیں امی ہم سے پانی نہیں پیا جاتا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں کل سے تمہیں وہ بنا کے دیا کروں گی جوس وغیرہ بنا کے دیا کروں گی وہی تمہاری سپرس میں ڈال دیا کروں گی اور تم جا کے کھیلو پیو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی
صحیح بات ہے اور ایسے میں تو لکوڈ جتنا ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے لچی ہو گئی روبزا ملک ہو گیا اور آج کل تو دیکھ یہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ٹھنڈائی شدائی جو آتی ہے نا وہ آپ بچوں کو ڈال کے دیجے وہ وہ تو اور بھی زیادہ ا کیونکہ اس کے اندر سارے ڈرائی فروٹس ہی ہوتے ہیں
جی جی دیکھو آج کل تو جی جی آج کل تو لسی بھی کتنی وہ باہر سے مل جاتی ہے نا
ہاں ہاں یہ دیکھو امول نے ابھی کتنی اچھی لانچ کی وہ اس ایسی کولڈ ڈرنک کی طرح چھوے سی ڈبی بیم کینٹینر میں بڑی اچھی ہے اور بائی کو اس کا سواد بھی بہت اچھا ہے ایسا نہیں ہے
جی جی جی جی دیکھو کئی کئی پہلے جیسے ہوتا تھا نا جیے آپ بتا رہے ہو آپ نے رسنا لایا تھا تو آپ نے جب اس کو کیا تو آپ کو ایسا لگ رہا تھا پتاہ نہیں کتنا اندر اس میں تیل پڑا ہوا ہے نا دیکھو پہلے جو رسمیں آتے تھے نا یہ بوٹلس آتی تھی جو گ تے والییا پلاسٹک والی اور پہلے اتنا گاڑھا ہوتا تھا نا پھر اس کو گلاس میں ڈالناا آپ کو پت لگ رہا تھا کہ صحیح ہے اب ہم گلاس میں ڈال رہ ہوتے نا ایسا لگ رہا ہے پتا نہیں پانی ڈال رہے ہیں ہم لوگ
ہاں ابھی نا ہر چیز میں ملاوٹ ہے
جی جی اب تو بہت ایک تو آدھی چیزوں میں تو ملاوٹ بھی اتنی ہو گئی ہے مطلب جو خود دل نہیں کرتا ہے اسی لیے تو میں نے سوچا کہ میں بچ بچوں کو خود ہی بنا کے دوں خود ہی جوس نکالوں خود ہی ان کو جوس پلاؤ خود نئی نئی چیزیں بنا کے ٹھنڈی کی خود ہی لسی رگڑ کے م نا وہ کرتے ہیں وہ مٹی مٹی کے برن میں لسی کو خود ہی بنا کے کیکہ میں دہی بھی گھر پہ ہی جماتی ہوں اس کو دہی کو دودھ کو بنا کے تو میں نے کہا ان کو لسی بھی میں ایسے پلایا کروں گی کہہ گرمی
نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے چلیے پھر خیال رکھیے آپ ان کا ٹھیک ہے اور میں بھی خیال رکھوں گی یہ پانی وانی کا ٹھیک ہے
جی جی جی جی اور اچھا لگا تم سے بات کر کے جی جی ٹھیک اوک پے خدا حافظ
آمین